پگل انسان پہلے ہی بولا تھا کال کریں گے پہلے ہی بولا تھا کال کریں گے
کال وہ اٹھاائے جو اس میں پیمنٹ ایشو ہے نا
تو پاگل ہے اس میں خدا کی قسم مجھے زیرو آیا میں نے کال کی نا آپ کو میں اس سکرین شاٹ کروں گا سینڈ
مجھے آیا نہیں ہے آپ کی کال میں کیا کرتا ہے
م نے کال کی قسم سے خدا کیی قسم جھوٹ مت بولو یہ آپ نے کال کی نہیں یہاں سے دقت ہو گئی پھر
مجھے میں نے آپ کو ڈائریکٹ کال کی پہلے
پہلے بولا تھا آپ نے بولنا تھا نا میں ڈائریکٹ کال کروں گا پہلے آپ کو پیسے کی پڑی ہے بیت میں دیک دیکھیں گے نا
ارے میں نے سوچا تھا میں آپ کو کو کال کرو
اور میں کال کروں گا میں پیمینٹ کروں گا متھر کر گی میں نے پہلے ہی بولا تھا آپ کو رکو میں یہی سے کال کروں گا
ابھی چار کال یہ آپ کی پانچویں کال چل رہی ہے نا
وہ ہو گئی نا ڈسمس اس میں دکھانا سیدھے اس نے دکھایا نیچے د کال یو ور یو ہ کمپلٹڈ ور کال یو کین ناٹ کال ہمم تو پھر میں نے اس پہ زیرو پہ جب زیرو اس نے دکھایا نا پھر کال ہو گئی
اپ نئے سے کی ن ہوگی نہیں پانچ کمپلیٹ
کہاں ہو گئی وہ جو میں نے آپ کو کال کی نا وہ بھی اس میں
شو ہے نا
جو میں نے آپ کو کال کی نا وہ بھی مجرا آتی ہے
مجھ بتتا جو پیمٹ ہسٹری نا ہاں وہ وہاں ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتا ہے وہ کیا بات ہے
آپ کو آپ آپ کو اپنی پڑی ہے بس آپ دوسروں کا نہیں سوچتے ہو مجھے پتا ہے نا آپ
میں کال کاٹ کر رہا ہوں مجھے یہ بھاشا پسند نہیں ہے
کرو کرو اس میں کیا
جب مجھے آپ کی کال نہیں آئی میں نے آپ کو ڈائریکٹ کال اس لیے
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں یہی مت بولو آپ نے اس لیے کال کیا کہ مجھے یہ دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے
میں نے آپ کو اس لیے کال کی کہ آپ نے کال نہیں کی میں
قسم سے آپ نے اس کے لیے کار کی کھاؤ ڈیری کی قسم
ڈیری کی قسم میں نے کال کی تھی آپ جلدی کال کرو اور مجھے یہ بھی
ہاں ہاں وہی وہی وہی
میں نے پہلے کہا میری بیٹری ڈرین ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو سوچا تھا کہ آپ جلدی کال کرو مجھے آ جی آپ ایکچولی آپ کو پرابلم یہ آئی ہوگی کہ میرا نیٹ جو ہے ڈاٹا ختم ہو گیا اس لیے آپ کو تھوڑا مجھے کال آنے میں کال آنے میں دقت ہوگئی مجھے میری بات سمجھو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھو
مجھے مجھے ڈاٹا کہاں ختم ہو گیا میں اسکرین شاٹ بھیجوں ادھر سے ہی دو جی بی کا
میں یہاں سے بیچتا ہوں آپ کو کہ میں بھیجتا ہوں آپ کو یہاں سے کہ میرا ڈاٹا
ہاں ار جھوٹ کسی اور کو بولو بھائی جان آپ میرے آپ میرے ماشرے بھائی ہو مجھے پتہ ہے آپ کے گھومنے کا
کھائی ہے کہ پہلے میں نے
مجھے مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے سب کچھ پتا ہے میں سب کا دماغ پڑھ چکا ہوں ابھی
تھوڑی گوپن ہوں ہے
میں میںنے آپ کا بھی دماغ پڑا ہے میں نے آپ کے بھائی کد بھی دماغ پڑا ہے وہ اچھا انسان ہے آپ اس کو تلبت بھی نہیں لگو گے قسم سے
آپ جو ہے نا آپ خوشک ہے نا آپ تھوڑا خوشک سالی ہے نا
موسم آج
خدا کی قسم خدا کی قسم مجھے وہ کال کمپلیٹ نہیں ہوئی خدا کی قسم
ا وہ تھوڑی ہوا آپ نے تھوڑی ہی مجھے کال کی
میں نے اب میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں تھوڑا ابھرا ہے نا ادھر
چلو میں ہی آپ چاہتا ہوں کہ چلو اگر مجھے پیمنٹ ایشو ہی کہنا تھا تو میں یہاں نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کچھ اگر آپ کو دماغ سو فیصد کام کرتا ہوگا نا
آ اچھا آپ نے کال کیوں کی ایسے ہی میں نے کال یہاں سے ڈائل کی اپپنے اوپر سے کال کی
اچھا آپ نے کال کی ٹھیک لیکن مجھے کال تھوڑی آئی میں وہی ریسیو کہتا تھا نا میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ جلدی کال کرو گے
کہاں کال آتی جب آپ کو وہ آپ نے ادھر سے کہا کہ آپ کو ک ڈاٹا بند ہو جاتا ہے یہ جیو آپ کو ایئرٹیل سم ہے نا ڈاٹا بند ہو جاتا ہے جب ڈائریکٹ کال آتی ہے
ارے نہیں مجھے تھوڑی مجھے ابھی بھی کال دیکھو کال چل رہی ہے پھر ڈاٹا بند ہوا کیا
کوئی دقت نہیں کوئی دقت نہیں ہر ہر کسی کا وقت آتا ہے
میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں کہ
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں
آپ تھوڑا نا ٹائم برباد نہ کیا مہربانی کر کے
مجھے سب پتا ہے میں اس کے بعد آپ کی میں اس کے بعد آپ کو میں اس کے بعد آپ کو برا کر دیتا ہوں قسم سے
اوکے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ آپ یہی چاہتے نہیں ہیں کہ یہ پیسہ جیتے
نہیں میں کیوں چاہوں گا جب آپ کو بد نظری ہے بدنیت ہے تو اس میں کیا
ا مجھے پتہ ہی لگا پرسوں سے کیا آپ نے کمائی کی اور مجھے بولا نہیں مجھے تھوڑی ہی پتہ تھا
ہاں ہاں جب طارق بھیا نے مجھے بتایا میں نے اسی ٹائم آپ کو بھی بتایا
طارق بین نے جب بتایا آپ نے اس کے بعد تین دن آپ کو نے مجھے تھوڑی بتاائی کہ کہ جائے آپ کے بارے میں ایسا کام چل رہا ہے اور جب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ شاید آپ کو اپنے مشر بھائی نے نہیں کہا اور اس نے کہا کہ وہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے آپ کو کہا نہیں ہے شاری کیا آپ کے بدلے میں تو اس نے مجھے کہا کہ ت ٹینشن نہ لے میرا اکاؤنٹ لے پھر اس نے کہا تھا آپ اس کو ازمائش کر لو کہ ایسے بتاؤ کہ آپ آپ پہ تھوڑا ہم ای ایم آئی کریں گے وہ اور آپ نے چلایا ایسے تو اس نے کہا تھا بس بس مجھے دیکھنا تھا کہ وہ بندہ کیسا ہے آپ کا خیر مجھے کوئی وہاں عزت نہیں رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے دیکھ لیا سبوں کو کوئی کوئی کوئی وقت پہ کام نہیں آتا ہے اور میں نے دیکھ لیا اب یہ
بالکل بالکل وہ کہاں کام آئیں گے جب آپ میرے کام آ چکے ہوں گے تو میں آپ کا کام ہو کام آ آ نے کا آ نے آپ نے کب میرا کام کیا آپ نے کب آپ کب میرے کام آئے آپ کو میں نے آئی ٹی آئی میں ایک کری میں نے آپ کو بولا شاہد بھائی میں نے میرے پاس کرایہ نہیں ہے تو ذرا دس روپیہ دے دو کبھی نہیں دیا آپ نے آپ دوسروں کو آپ دوسروں آپ دوسروں کو آپ دوسروں کو دوسروں کو دے دیتے تھے مجھے نہیں دےتے تھے مجھے یہ بھی
میں آ کو دارتا میں آ پکو دار تا تھا دو سو روپیہ آپ نے مجھے کہاں وہ دو سو لیے وہ بھی مجھے یاد ہے وہ ان حالاتوں میں آپ نے مجھے دو سو لیے جن حالاتوں میں مجھے دس روپئے
ابھی سؤ بھی ہے نا آپ کے پاس وہ بھی دینا ہے نا آپ کو
کون سا سو ہاں ان شاء اللہ ملیں گے آپ کو دیں گے لیکن مجھے آپ کا وہ یاد ہے کہ وہ دو سو اس ٹائم میں نے قرض کیا دو سو دوسروں کو پھر پھرپ آپ کو دیا میں نے
کون دو سو
وہ جو میں نے آپ سے کچھ لیا تھا پندرہ سو کن بی سو ہاں
یا لیپٹاپ
ہاں وہ بھی
تو میں آپ نے بولا تھا ایسے ٹائم پہ دوں گا میں میں مجھے وہ بات پسند نہیں آئی مجھے بھی کہ مجھے بھی ضرورت ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے دینا ہی نہیں تھا آپ کو جب آپ کو ضرورت تھا مجھے دینا ہی نہیں تھا آپ کو جاں اس لیے مجھے دیکھا دیکھو دیکھو میری بات سنو اگر میں آپ کو اے ایم آئی پہ اپنا وہ دیتا پھر آپ نہیں بھرتے تو پھر کیا ہوتا
ار تو یہ مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا کیا
نہیں کہاں تھا بھروسہ آپ پہ
مجھے یہ پتا چلو ٹھیک ہے اس میں اگر ای ایم آئی پہ مجھے پانچ سو کرتے علاوہ ہوتے وہ کس کو دینے تھے وہ مجھے ہی دینے تھے نا آپ کو
کیا پانچ سو کٹتے
اگر پانچ سو علاوہ ہوتے وہ تو مجھے ہی دینے ہوتے نا
دیکھو شاہد دیکھو شاہد اس میں پھر جھگڑا ہو جاتا
ختم ہو گیا کہ مجھے آپہ وشواس اٹھ گیا بھائی جان آپ کسی بھی حالات پہ مجھے چھوڑ سکتے ہیں بس آپ دیکھنا ہم نے طاریخ کو کہنا اور طاریخ کو کہنا اور شبیر کو کہنا ہے کہ اسے کہا تھا ہم آجمائش کریں گے اور میں نے خدا کی قسم خدا رسول کی قسم جن کو میں ٹھکراتا ہوں نا مجھے سہل نے کہا کہ میرا سبول اسکور ہے سیون ایٹی ٹو اپ مجھ پہ کر لو ای ایم آئی چار ایک بے سامنے خدا کی قسم سنو سنو سنو سنو میری بات طاریق نے طاریق بھائی نے کہا طاریق بھائی نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ کون ہے میی نے کہا دوست کہہ رہا ہے اور اس نے بھی سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کیا اب مجھ پہ میں نے کہایار ایسا نہیں ٹھیک نہیں رہتا ہے کہ اس نے کہا آپ سبل سکوول لو اس میں آپ کو فائدہ آئے گا لیکن میں نے مانا نہیں اس کو میں نے کہا بھائی تھینک یو اور پھر اس نے کہا تھا آپذرا اس پہ آزمائش کر لو دیکھ کیا بولتا ہے لیکن آپ نے ٹوٹل نہیں مانا اور وہاں میرا بہت دل دکھ گیا بس آپ
شاید میں نے آپ آ پکو بہت جگہ آزمائے مجھے مجھے پتا ہے آپ کیسے بندے ہو میں نے آ پکو بہت بارپ آزمایابی قسم سے میں نے آ کو بہت آئی ٹی آئی میں بھی آزمایا آئی ٹی آئی میں بھی ایسے ہی کرتے تھے مجھے مجھے کوئی عزت نہیں رکھا ادھر سب آپ نے بولا ادھر
عزت آپ کو عزت آپ کو اللہ نے بخشی ہے وہاں جو بھی جاتا تھا آپ کو یاد کرتا ہے مجھے یہ مت بولو
مجھے مجھے میں خود پھر بناتا تھا اپنا وہاں وہ کیریکٹر بناتا تھا اچھا اچھا کیریکٹر
آپ آپ کا کیریکٹر آپ کا کیریکٹر مجھے بتا آپ کا کیریکٹر کس نے چھیناا
آپ سننا سننا نہیں نہیں پھر بھی بولتے تھے ان کو یہ خوشک وہ کچھ ہے یہ سب آپ کو آپ نے مجھے نہیں نہیں نہیں سناو سناو آپ نے میرا میرا کرریکٹر تھوڑا ڈھیلا کر دیا ادھر مجھے پ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے آپ کیا بولتے تھے ادھر مجھے سب انہوں نے بتایا
سن میری بات بات کچھ سن بات کو سن بات کو سن آپ نے ایسی حرکت کی ہے ایسی ایسی باتیں بولی جن کا وشواس سب سے اڑ گیا یہ اسی پہ میں آپ کو بار بار ڈانتا تھا کہ کہ بھائی ایسا نہ کر
کیا مل کیا کہ
تو فضول کلام کرتا ہے سب کہتے تھے کہ یہ کیا فضول کلام کر اسی پہ میں ڈانٹتا تھا آپ کو لگتا تھا یہ میری بیج
نہیں نہیں نہیں فضول بات پہ آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا مجھے
چلو ہمارے دس منٹ ہو گئے اللہ حافظ اللہ آپ کو صحت سلامت رکھھیے
ابھی نہیں ہوا کہاں ہوا کہاں ہوا ابھی
آب ہو گیا
نہیں ابھی نؤ یہ ہو گیا
دس تین ہو گیا
اپ پندرہ منٹ تک بات کریں گے یہ لاسٹ بات ہے نا ہماری
نہ میری میری سولہ سو سولہ پرسنٹ بیٹری ہے
وہ اور رہیں گے سولہ پرسنٹ تو آج کے بعد یہاں کال نہیں کرنا نہ ہی میں کروں گا نہ ہی آپ کرنا ٹھیک ہے
چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ذاتی مسئلہ ہو گیا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں
ذاتی مسئلہ نہیں یہ آپ ہر وقت دی کرتے ہو خود کا سوچتے ہیں لوگوں کا سوچنا پڑتا ہے
وہ وہی میں نے وہ میں نے دیکھ لیا آپ کے ایسا سوچتے ہو میرا شکریہ اس کے لیے
پہلے ہی آپ نے بہت دل دکھایا مجھے میں نے بہت بات
شکریہ آج میں میرا دل بھرھ گیا ہے شکریہ
مجھے پھر انہوں نے بتایا دوسروں لوگوں نے بتایا یہ کیسا بندہ ہے
چلو ٹھیک ہے آپ آپ آپ آپ عدنان سے آپ تنزیلہ سے میری باتیں کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا
اگر میں اگر میں نے اس اس کو آپ کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا نا کسم سے مجھے موت آ جائے گھر والے سب مر جائیں ٹھیک ہے
ے نہیں مجھے کیا کرنا ہے ان کو
اگر آ اگر میں آپ میں کیوں میں کیوں آپ کی مخالبت کرو کسم سے خدا کی کسم اگر میں نے اس کو کچھ کیا بولا اس کو
ہاں پتا ہے
رکو میں اس کو کال کرتا ہوں ابھی قسم سے آ جا کانسن سے میں اس کو بولوں گا میں نے شاید کا کچھ بولا آپ کو کیا بولا
نہیں میں کہتا ہوں آگ اگر مخالفت کرتے ہوں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے
میں کیوں مخالفت کروں گا آپ کی جو پیٹھ پیچھے بونکتا ہے نا وہ کتا ہوتا ہے
میں نے کہا اگر کرتے ہوں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتی ہے چلو اللہ سلامت رکھے اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ